ہیلو
ہوں ہلو
کہاں سے اسٹارٹ کرنا
وہیں سے جہاں سے تم نے دیکھا تھا
ویسے لاسٹ میں جہاں سے سنڈ کی وہاں سے
ہاں ہاں ہاں بھائی کیسی ہو ہاں
کہاں سے تمہاری طبیعت اب کیسی ہے کل تم کہہ رہی تھی کہ باڈی پین ہو رہا تھا
ایک مٹ یہاں سے اوکے اچھا میرا ٹائب میں ہے نا میں ادھر سے ادھر دیکھنا پڑتا ہے مجھے ہوی گیا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں اب تھوڑا بیٹر ہوں لیکن ویکنیس ابھی بھی بہت زیادہ ہے
فیور تو نہیں ہے
نہیں نہیں فیور نہیں ہے بس تھوڑا سا باڈی ہیوی لگ رہی ہے
خیر ریسٹ کی کمی ہو آج کل بہت بزی رہتی ہو نا
ہاں یہ تو ہے روٹین بہت زیادہ ہیکٹک ہو گیا ہے
پراپر مائلس لیتی ہوں
کبھی کبھی تو لنچ اسکپ ہو جاتا ہے نا
یہ اچھا نہیں ہے مائلس اسکپ کرنے سے انرجی لو ہو جاتی ہے
ہاں دیکھو پتا ہے لیکن ٹائم نا مینج نہیں ہوتا
ٹائم نکالنا پڑے گا ہیلتھ فرسٹ ہونی چاہیے
صحیح کہہ رہی ہو
فوڈ سے ہیلدی اسنیکس کھاتی ہو
بہت کم
وٹامنس کے لیے فوڈز ہیلپ فل ہوتے ہیں
مجھے اورنج اور ایپل پسند ہے
گریٹ وہ ریگولر کھا سکتی ہو
ایک اور پرابلم ہے اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرا
آئس پین کرتے ہیں
ہوں اور کبھی کبھی آنکھوں میں برننگ بھی ہوتی ہے
ہاں تھوڑی دیر بس اسکرین سے بریک لیا کرو
ویسے میں یوزلی بنا بریک کے فون یوز کر لیتی رہتی ہوں
اسی لیے اسٹرین ہوتا ہے تھوڑا واک بھی کر لیا کرو
ہمم واک سے سچ میں تھوڑا فرق تو پڑتا ہے
ہاں بلڈ سرکولیشن بیٹر ہوتا ہے اور مائنڈ فریش ہوا فریش ہوتا ہے
ہمم مجھے لگتا ہے مجھے اپنا روٹین کو صحیح کرنا چاہیے
بالکل س سونا کھانا پانی پینا اور آپ کی باڈی کو مومینٹ کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے
تمہاری ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے
کیا
تم ہیلتھ کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لیتی
کیونکہ اگر ہیلتھ اچھی ہو تو باقی کام بھی اچھے سے ہوتے ہیں
بالکل صحیح
پرومس کرو اپنا خیال رکھو گے
اور تم مجھے ریمائنڈ بھی کرتے رہنا
ہمممم ہاں ڈن ٹھیک ہے ہاں فرینڈز
آ ہمم ہمم ویسے آج جم نہیں گئی تم
آ نہیں یار بہت لیزی فیل ہو رہا تھا
اچھا کب سے ایکسرسائز مس کر رہی ہو اپنے
چار پانچ دن ہو گئے
اتنا لمبا گیپ کیو
بس موٹیویشن نہیں مل رہی اور باڈی بھی ٹائرڈ لگتی ہے
کبھی کبھی بریک تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن کمپلیٹلی اسٹاپ مت کیا کرو
ہاں مجھے بھی گلٹ ہوتا ہے
ویسے ڈائٹ کیسے چل رہی ہے
ہنیسٹلی جنک فوڈ بہت کھا رہی ہوں
چپس اور فاسٹ فوڈ
ہاں برگر اور فرائز موسٹلی
واہ ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے لیکن ڈیلی ان ہیلدی ہوتا ہے
مجھے مجھے زیادہ کھانا پسند ہے نا وہی
اچھا وہ سب کو وہ لگتی ہے لیکن بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے
بیلنس کیسے
ویک میں کبھی کبھی ہم کھا سکتے ہیں پیزا برگر فرائز اور باقی دن ہمیں تھوڑا
ہیلتم ہیلتھم مائنڈس بورنگ لگتے ہیں
ہاں لیکن دیکھو ہر چیز بورنگ ہی ہوتی ہے اسموتیز ہیں فروٹس ہیں سینڈوچ بھی تو ٹیسٹی ہوتے ہیں نا
اسموتیز مجھے پسند ہیں
تو بہت بڑھیا ناشتا ہے پھر تو
ویسے مینٹل ہیلتھ بھی فزیکل ہیلتھ جیسی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا
ہمم ہمم بالکل اسٹریس اور زیادہ سوچنے سے باڈی کو بھی افیکٹ کرتا ہے
میں اوورتھنگے بہت کرتی ہوں
دیکھو جب ہم زیادہ سوچتے ہیں حد سے زیادہ زیادہ سوچیں گے تو کسی بھی بات کسی سے بات کرنا ہیلپفل ہوتا ہے
ہر چیز اکیلے کیری کرنا مشکل ہوتا ہے
شاید اسی لیے کبھی کبھی بہت انسکیوڈ فیل کرتی ہو ایکسکیو
ہو سکتا ہے تھوڑا سیلف کیئر بھی ضروری ہے
بالکل سیلف کیئر مطلب
ریسٹ اچھی سلیپ ہیلدھی فوڈ اور اپنے لیئے ٹائم
ہمم ہمم مجھے اپنا روٹین پے کام کرنا چاہیے بس میری بھی روٹین خراب ہوری ہے
سیلو اسٹیپ سے لو ایک دن میں ساب چینج کرنا ضروری نہیں
آمم شکریہ تمہاری باتیں تو مجھے بڑی موٹیویٹ کرتی ہیں
ہر ٹائم اپنے ہیلتھ کو پراورٹی دو
بالکل بالکل ویسے آج اتنی پریشان تھوڑی بہت تم پریشان لگ کیوں
بس یار کچھ دن سے مائگرین سر میں درد ہونے لگ رہا ہے
ہمم ہمم کب ہوتا ہے یے زیادہ صبح یا شام
صبح یا شام موسٹلی شام کو اسپیشلی جب پورا دن فون یوز کرتی ہوں
تو سکرین ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہوگا
ہاں آن لائن کلاسیز اور فیر سوشل میڈیا
آئیسی اسٹریین ہونے سے بھی حے ڈیک ہو سکتا ہے
ہاں اور لائٹ دیکھ کر کبھی کبھی اریٹیشن بھی ہوتی ہے
بریک لیتی ہو بیج بیچ میں
نہیں تو میں بہار بیٹھ ہاں ہمم ہمم اور لائٹ دیکھ کر کبھی کبھی اریٹیشن بریک لیتی ہوں بیچ بیچ میں
اچھا اچھا یوزولی کنٹینیو یوز کرتی ہو کیا یوزولی کنٹینیوس یوز کرتی ہو کیا اپنی اسکرین
ہر بیس سے تیس منٹ بعد ایک دو منٹ کا بریک لو
الٹا ہو ہاں لیا کرو تم ایسا کیا کرو
ہ بہت خراب کہاں پے بہت خراب رات کو دو بجے سوتی ہوں
پھر تو ہیڈک ہو سکتا ہے سلیپ میٹر کرتی ہے نا
مجھے جلدی نیند ہی نہیں آتی
سونے سے پہلے فون کو تھوڑا سائڈ رکھ دیا کرو
وہ مشکل لگتا ہے
چھوٹ چھوٹے دیکھو اسٹارٹ اسمال پندرہ منٹ پہلے ہی صحیح لیکن ایسا کیا کروں
ہمم ڈوبل لگ رہا ہے
کیفین زیادہ لیتی ہو ٹی یا چاے کافی
چائے بہت پیتی ہوں
زیادہ کیفن بھی ہمارے سر درد کو ٹرگر کر سکتا ہے
یہ نہیں پتہ تھا مجھے
سٹریس بھی تو ایک ریزن ہو سکتا ہے نا
اسٹیج تو ہے اگزام کا پریشر
ج پریشر سمجھ سکتی ہوں لیکن ہیلتھ بھی تو امپورٹینٹ ہوتی ہے نا
کبھی کبھی لگتا ہے باڈیز سنگل دےرے سگنل دے رہی ہے سلو ڈاؤن کرو
صحیح کہہ رہی باڈی کی بات سننی چاہیے نا
تمہاریے ایڈوائس ہمیشہ کلیم کرتی ہے
ہمم دیکھو فرینڈ ہوتے ہی اس لیے
شکریہ یار اب تھوڑا بیٹر فیل ہو رہا ہے مجھے
اس کو رینڈملی فش کرتا ہے نا دو ایک منٹ اور بتاؤ تم نے سم لے لیا تھا
ابھی سم نہیں لی ہوں وہ نمبر ڈال کے دیکھیے تو بولا کہ او ٹی پی نہیں آئی تو پھر وہ بولا کہ شام میں آ رہا ہوں تو وہی ابھی کر تی ہوں اور آنے کے بعد میرے فون میں ڈال کے لیتی ہوں
ا ٹی پی ہاں او ٹی پی آئے گا تبھی ہوگا
اس کے بعد پھر آپ کو بتاتی ہوں میں پھر میں نہیں کی میں دوپہر میں صبح آیا تھا پھر میں نہیں کیا آپ بول رہے تھے نا کہ اس کا دیکھتی ہوں آپ او ٹییے گی تو پھر آپ فون میں اوپن کرواتی ہوں دیدی وہ ایڈ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے شاید
ہاں وہ ایڈ اکن والا تو کیا نہیں ہے ہم لوگوں نے ایک بار اس کو ٹرائی کروں وہ تو میں نے کیا نہیں کلون والا مجھے بیٹر لگ رہا تھا
ایڈ اکاؤنٹ کرنے کے بعد تو لوگ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پرہ ہی شو رہے
اچھا تو دو کاش ہو رہا ہے کیا دو ایپ
نہیں نہیں نہیں جو ہمارا ایپ ہے نا جو ہماری آئی ڈی ہے نا وہاں پر بھی ایڈ اکاؤنٹ کر کیا ہے آپشن جب ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے نا جیسے نیو کاریہ میں ہمیں جیسے اوپن کرتے نمبر ڈالتے سب کرتے نا و ایسا شور رہا ہے سبھی اتنا ہی شور رہا ہے میں آگے کا کنٹینیو نہیں کیا
ہم ٹاسک کیسے ہاں آگے کنٹینیو کرنے پی تو پت چلے گا ٹاسک الگ الگ شو ہوں گے
انسٹا انسٹاگرام میں دو آئیڈیاز دو دو تین تین بناتے ہیں نا وہ اوپر شو ہوتے ہیں نا کہ ویسا ہوا ویسا ہوتا ہوا شاید دیکھنا ویسا پڑ رہا میں سوچی کہ ویسا دیکھ لوں ایک بار
ٹھیک نہیں ہے نا وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پھر ہمیں لاگ آؤٹ کرنا پڑے گا بھائی جیسے انسٹاگرام آئی ڈی کوڈ
نہیںی نہیں آٹومیٹک آتا جب ہم اوپر کلک میں ایک بار کر کے دیکھتی ہوں پھر میں نہیں کی کیونکہ آپ بولے نا کہ اس کے پاس سے دیکھتی ہوں کہ او ٹی پی آتی ہے یا نہیں کر کے یہے دی تو پھر آپ کے موبائل میں لاگ ان کرتی ہوں پھر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر میں جب تک ویٹ کہ پھر میں لکشمی دیدی بزی رہیں گی تو کیوں ان کو میسج کی تھی وہ بزی ہوں گے تو وہ رپلائی نہیں کی
اچھا آج نہیں ریپلائی کیا اس نے
نہیں کہ رپلائی ان کے تین کالس بچے تھے میں میسج کی تھی انہیں
آج بزی رہی ہوگی سنڈے ہے نا چلو ٹھیک ہے کال بیک کرتی ہوں نا نیکسٹ لے لے نٹ
ہاں جی